السلام علیکم ہاں ٹھیک ہو ہاں ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے جی جی آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے کرنی ممی پاوا ٹھیک ہے ہاں ابھی ہم کرکٹ کھیلیں گے اس کے بال ہاں سب ٹھیک ہے ہاں سب ٹھیک ہے ہاں
بس بڑیا کیا کر رہے ہو بی
ابھی ہم بیٹھے رہے ابھی کھیلیں گے کرکٹ ہے کٹ
جی جی جی صحیح کرکٹ انسان کےے بہت اچھاے ایکرسائز ہوتی ہے نا
کس
تو ہمیں کرکٹ وغیرہ کھیلنا چاہیے جی ہمیں کرکٹ وغیرہ کھیلنا چاہی جی جی جی اس سے اس سے جو ہمارا فزیکل ہیلتھ ہے نا وہٹھیک صحیح
ہاں ٹھیک ٹھیک رہتا ہے ہاں
جی جی جی جی بالکل
ہاں ہاں
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کھیلنا چاہیے کرکٹ والی بال فٹ بال بال وغیرہ وغیرہ یہ یہ گیمز یہ یہ گیمز ہمیں کھیلنی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان فٹ رہتا ہے نا
ہاں
دیکھیے آج دیکھیے آج کیا کرتے ہیں لوگ معاشرے میں وہ یہ ہے کہ پیڑ پودے کاٹتے ہیں نا
ہاں کاٹ
تو یہ نہیں کاٹنی چاہیے اس سے ہماری صحت پر بہت اثر پڑتا ہے دیکھو اگر ہم ایک پیڑ کاٹیں نہیں تو ہمیں دس پیڑ اگانے چاہیے نا
ہاں ہاں جی جی
تو ہمیں پیڑ نہیں کاٹنے چاہیے اسے کیا ہوتا ہے کہ جو پیڑ ہے نا پیڑ ہے نا وہ آکسیجن لیتے ہمارے اور ہمیں دی اور کاربن ڈائی آکسائڈ واپ لیتے ہے نا
جی جی جی جی جی
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پیٹ اگانے چاہیے اس سے ہم
پیڑ کو نہیں کاٹنا ہوتا ہے پیڑ کو اچھا رکھنا ہوتا ہے
جی جی اس کا خیال چاہیے ہے نا جنگلات نہیں کاٹنے چاہیے دیکھو جنگلات میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے جنگ جانور ہوتے ہیں نا وہ ان کا گھر ہوتا ہے وہ ان کا گرہ ہوتا ہے تو ہمیں جنگلات نہیں کاٹنے چاہیے اگر وہ ہم جنگلات کاٹتے ہیں تو ان میں سے ان میں نا وہ تھٹ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ٹ پیدا ہوتی ہے انسان کیا کرتا ہے کہ وہ سر ہمارے بس آنے آ لگ جاتے ہے نا
جی جی جی جی جی جی اور یہ جو پانی وانی ہے نا ان گ کو صاف رکھن ہوا تیار ندیاں جو ہے گند گ ن جال ڈالنی ہوتی ہے ہم کو صاف رکھنؤتا صفائی ہو رکھنی ہوتی ہے
جی جی بالکل ہے ج
ہ
جی جی بالکل دیکھیے اس سے ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا یہ نقصان ہے اور اس کے دار ہم خود ہی اگر ہم خود سے اسٹارٹ کریں گے کہ نہ پھیلائی ت نالوں میں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا نا
جی جی جی جی
دیکھیے اگر ہم ندی نال گندگی پھیرائیں گے پھر وہی پانی ہمارے بھائی بہن بھی تھے یا جانور وغیرہ بھی لیتے اس سے کیا ہوتا تھا کہ صحت پر بہت اثر پڑتا ہے نا بہت برا اثر پڑتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ گڑ ناف ہے نا
ہاں گندگی کو صاف کرنی ہے
جی جی جی گندگی نہیں پھیلانی چاہیے ہمیں زیادہ سے صفائی دیکھو دیکھو ہمارے اسلامی کہا گئے دیکھو ہمارے اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ صفائی ن س بھی مانے ہے نا
ہاں صفائ ن سے مانے
تو ہمیں کیا رنااہے کہ صفائی کا خا خیال رکھنا چاہیے چاہے اور اور ہمیں اور ہم ایک مسلمان ہے کہ ہمارا تو فرض بنتا ہے اپنے ماحول کو صاف رکھنا
ہاں صفائی رکھنی ہوتی ہے ہاں جی
الکل تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ اگانے چاہیے پیڑ نہیں کاٹ
پیڑ ہونا نہیں چاہیے ہاں ہاں کٹ نہیں چاہیے
جی جی جی دیکھو پیڑ کا
جی
پیڑوں سے بھی ملتا ہے ہے نا گھر بھی بناتے ہیں نا
جی جی جی
تو ہمیں پیٹ نہیں کاٹنے چاہیے ہے نا
پیڑ نہیں کاٹنی ہ زیادہ زد پیڑ
تو ز گندگی نہیں پھیلانی چاہیے پانی میں
بندگ نہیں چلانی چاہیے ہاں
تو میں جی جی جی جی تو آپ
ہاں ہاں آج کل ہم گرمی ہی ہیں
دور کی وجہ سے سب لوگ آج گرمی ہے نا
ہاں ہاں گرمی ہے ایک د ایک د مہینے کے بعد نکلیں گے کانتے
جی جی جی آج کل کیا ہوتا کیا بہت گرمی جب گرمی میں انسان باہر نکلتا ہے تو پتہ نہیں کہ بے ہووش ہو جاتا ہے انسان ہے
جی جی جی ہاںاں
ہمیں کیا کرنا چاہیے گرمی میں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے
جی جی جی جی
کم سےز کم دن میں چار لیٹر پیے ہم ہے نا
جی جی جی جی پانی بہت پینا ہے
جی جی بالکل تو اس ک سے اس جی جی بالکل بالکل آپ آج کل زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ آج کل ڈییہائیڈریشن ہو جاتی ہے نا جی جی ہارٹ اٹیک دیکھو ہوتا کیا ہے کیا پیڈ ک کاڈ ہے نا
ہاں
تو جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں یہاں سے انسان جو کاربن ڈائی آ سے نکالتے ہیں باہر اپنی باڈی سے اس سے ہوتا کیا کہ وہ پھر ہمارے یہ ماحول میں بیٹھ جاتا ہے نا
جی جی جی جی
تو اس سے ہمارا شہر پر بہت اثر پڑتا ہے اس اس کی اس وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو جاتی ہے اسی کی وجہ سے آج کل بہت گرمی ہے
جی جی جی
شرز پگھلتے ہیں آج کل ہے نا
جی جی ہاں یس سر
نہیں ہمیں کرنا چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہیٹگانی چاہیے تاکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیڑ لے ہے نا تو یہ ہمارے لیے بیسٹ ہوگا جی جی پیڑ ہمارے لیے ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے یہ ہماری زندگی کا بہت ایک اہم حصہ ہے نا
جی جی جی جی
تو پیٹ نہیں کاٹنی چاہیے ہمیں ہے نا
پیڑ نہیں کرنے چاہیتے ہاں
جی جی بالکل اور
چیک کر د ہو
جی - جی میں پڑھتا ہوں
قبضہ کس کلاس میں-
میں, کالج میں پڑھتا ہوں-
اچھا- اچھا کالج میں-
جی- جی بالکل دیکھیے آ- کیا ہے کہ آج کل نا بچوں میں یہ عادت پگئی کہ وہ موبائل فون چلاتے-
جی- جی- جی- جی زیادہ فون چلاتے نا بچے- وجے اس سے آنکھ بھی خراب ہوتا ہے-
جی- جی اس سے ان کی آنکھوں پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے نا دیکھیے- جی- جی- جی آج کل کیا ہوتا ہے ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا-
جی- جی- جی
ہر ایک چیز کی اپنی اپنی لمٹ ہوتی جی- جی -جی- اگر ہم دیں گے بھی تو- کم دے ہر ایک چیز کی یعنی آپ کو بولا کہ ہر ایک چیز کی لمٹ ہوتی ہے تو اس- اس لمٹ کے زیادہ اگر ہم بچے کو موبائل دیں اگر وہ اس لمٹ کے باہر جائے-
جی
کہتے ہیں نا اگر وہ اس اوقات کے باہر جائے تو اس سے ان کی آنکھوں پر بہت برا اثر پڑ- پڑتا اس سے ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں ہے نا تو ہمیں یہ نہیں کہ- کرنا چاہے کہ بچوں کو موبائل فون کامتی دیکھو آج کل ہوتا ہے ک کیا آج کل بچے کھانا پینا- اے مبائل ف
جی- جی ہاں برابر اپپنی بات ج-
جی- جی بالکل, دیکھیے آج کل کیا ہوتا ہے کہ- جب ہم بچے کو ایک موبائل فون دیتے ہیں نا وہ پھر- اپنے اکیلے کمرے میں رہتا ہے اور چلاتا ہے م پتا نہیں کیا دیکھتا ہے-
جی- جی- جی- جی- جی
چیزیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو بچہ ہے نا وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے نا-
ہاں, جی- جی- جی-
اس ڈپریشن کی وجہ سے وہ نشہ کرنے لگتا ہے دیکو آج کل ہماراری گورنمنٹ میں یہ چیز بھی لانچ کی ہے کہ نشا م- بھارت ابھیان ہمیں کیا ہے کہ بچوں کو نشے سے دور رکھے یہ اس جو ڈرگز ہوتے ہیں اس میں نکوٹین آتا ہے- یا ٹوبیکو آتا ہے بہت ساری چیز سگریٹس آتے ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان سب- جوں سے دور رہے دیکھو اگر دیکھو یہ- ہمیں اپنیمپنی بھی اچھی رکھنی چاہی دوست وغیرہ بھی اچھا- چربی جی کو اگر ایک دوست سگریٹ پیتا ہے تو وہ- دوسرے دوست کو ب کہ اس کا اس میں بہت مزہ آیا ہے نا آپ بھی ٹرائی کرو آپ کو بھی مزہ بہت- مزہ آئے گا ہے نا-
جی- جی- جی
وہ ابھی دوسرے دوست کو بولتا ہے اس اس سے بہت مزہ آئے گا- تب وہ وہ دوست جا کے- تیرے دوست کو بتاتا کہ اس میں بہت مزہ ہے میں نےٹرائی- کہ میں اس نے میرے کو بولا اور میرے کو بہت مزہ آئے تو اپ بھی ٹرائی کرو ہے نا-
ہاں, جی- جی بول رہا ہے-
ہماری صحت پر اثر پڑے وہ پھر اسی وجہ سے نا-
جی-
ایک گروپ میں پھیل جاتا ہے ہے نا وہ اس گروپ کے ن- ا کرنے ل ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں پولیس کو بتانا چاہیے جو اپنا نزدیکی پلیس- اسٹیشن ہے ہمیں وہاں پر بولنا چاہیے کہ ایسے دو چار بندے ہیں وہ نشہ کر رہے- ان کو کچھ کیجیے ان کو نشے سے دور رکھے یہ- ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا دیکھو اگر میرا کوئی دوست ہے وہ پھر میرے کو بولے گا کہ اس میں بہت مزہ آئے اب کو ٹرائی کرنا چاہیے میں پھر ٹرائی کروں بھ اپنے دوسرے دوست کو بتاؤں گا کہ یہ ایک کرو اس سے مز اس میں مزہ آ ہے آپ بھی ٹرائی کرو ہے نا تو اسے ایک گروپ ب جاتا ہے اور ہمیں کیا کر ہمیں اپنے نزدیکی پلیس اسٹیشن کو بتانا چاہیے دیکھیے کہ بہت سارے ہیلپ لائن نمبر دیے ہماری سرکار نے ہم اسپ لائن نمبر کو کوال کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ ہماری صحت کے لیے بہتر نہیں ہے ہے نا تو ہمیں کیا کرنا چاہی کہ نشی سے دور رہے نشہ نہ کرے دیکھو اور ایک چیز ہے کہ جب کوئی بچہ ہے نا وہ سگریٹ وغیرہ پیتا ہے سگریٹ نہیں سگریٹ اب چھوڑو سگریٹ تو آج کل بچے جی جی سگریٹ ہی پینا ہوتا ہے دیکھو آج کل کے بچے ہیں جو جی جی وہ آئس کریم کھاتے یا کوئی بھی لیز کھاتے ہیں چپس وغیرہ کھاتے ہے نا جو وہ پھر وہاں پر جو لفا پہ نکلتا ہیں نا وہ پالیتین بیگ ہے نا وہ پالیتین بیگ پھر وہ پھینک دے رہے ہے اس ج سے ہوتا کیا ہے کہ وہ کوئی گائے آ کے پی کھا لیی ہے نا
جی جی جی
اسے ہوتا کیا ہے کہ اس سے اس کی صحت پر بہت اثرڑ وہ مر بھی سکتی اس وجہ سے ہے نا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اسے دور رکھے وہ پالیتھیین کم یوز کرے ہم پالیتھیین کا استعمال کم کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بہتر ہوگا ہمارے لیے کہ ہم کسی جگہ گڈھا کھودے اور اسی میں وہ پالین ڈالے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا ہے نا جی ج ہمیں کسی جگہ گڈھا کھونا چاہیے چاہے وہو سمیی پانی دیکھو بھائی جان آپ سے جی جی جی جی بالکل آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا میں کوشش کر میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ بات ہو شکریہ بھائی جان
جی جی اوکے بائے